السل باجی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کیسے ہو
بس باجی سب بڑھیا آپ بتائیں کیسی ہیں
بس اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں آپ بتاؤ کیسے ہو اور کیا چل رہا ہے گھر میں سب خریت
جی سب خیریت سے ہے بس یہی ہے کہ بچوں کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں تو تھوڑا جو ہے وقت نہیں مل پا رہا ہے نا کسی سے بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے نہ رابطہ کر پا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آج باجی سے بات کری جائے
ہاں اتنا مشروم ہو چکے ہیں پتتا ہے اب بچوں کی چھوٹیاں اتی نا تو پھر بچوں میں لگے ہوئے تھے بچوں کو اسکول کا کام کرانا ان کو دیکھنا ان کو ان کے الگ الگ فرمائش کہ مجھے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے ا بچوں کے اسکول اوپن ہو گئے ہیں تو پھر ان کو لنچ دینا بنا کے پھر شوہر کو دیکھنا ساری چیزیں وہی دوبارہ روٹین چلتا رہتا ہے
جی جی باجی دیکھیے کتنا زیادہ ہم مصروف ہو گئے ہیں ہمیں کسی چیز کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہے اور ہمیں نا یہ ساری عادت تی جو ہے نا بچپن سے ہی ڈالنی پڑتی ہیں جیسے ہماری امی نے ہمارے اندر ڈالی ہے اور اسلام میں تو جسے کہتے ہیں نا وقت کو اللہ کی بہت بڑی نعمت مانا گیا ہے تو انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ دنیا اور آخرات دونوں میں کامیابی پا سک
بالکل بالکل وہی ہے نا دیکھو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں سب سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وقت کیونکہ وقت ایک وہ چیز ہے جو ہمیں اچھا برا صحیح غلط کی پہچان کراتا ہے ہمیں کیا چیز کیسے کرنی ہے کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ ساری چیزیں وقت کے اوپر ہے کیونکہ اگر ہمارا اچھا وقت ہوتا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑا ہمارا برا وقت ہوتا ہے تو لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وقت نہ ہر ایک چیز کی پہچان کراتا ہے ہمیں
جی جی با جی بالکل درست فرما رہی ہیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ بچوں کو وقت سکھانا ہے لیکن وقت نے دیکھیا ہمیں کیا کیا سکھا دیا ہے کہتے ہیں نا کہ وقت اللہ کی امانت ہے ہر انسان کو اپنا وقت اچھے کاموں میں عبادت میں اور حلال کے روزگار میں لگانا چاہیے باجی دیکھیے ہمیں پورے دن میں چوبیس گھنٹے ملتے ہیں ہر انسان کو ملتے ہیں ہر مومین کو ملتے ہیں لیکن جو ہے جو وقت جو ہے آپ اللہ تعالی کی اس میں لگاتے ہیں عبادت میں لگاتے ہیں غریبوں کی مدد میں لگاتے ہیں اور ہم اپنا روزگار کماتے کہ تے اس میں اپنے گھر کے اخلاق سدھارنے کے لیے تو جسے کہتے ہیں نا جو ہم اچھے مقصد میں اپنا وقت لگاتے ہیں تو اس سے ان کے کاموں میں وقت جو ہے نا یہ ضائع کرنا ضائع کرنا نہیں ہوتا ان کاموں سے ہمیں اچھی کتنی اچھی لوگوں کی دعائیں مل تی ہے پر میں دیکھ رہی ہوں اج کل کے لوگ جو ہے اپنا وقت کتنا برباد
بالکل بالکل وہی نہا دیکھو اج کل کے نوجوانوں میں وقت کی اہمیت کیا ہے کہ صبح اٹھنا ہے صبح اٹھتے ہی کانوں میں ہیڈ فون لگا لینی ہے باہر اگر واک پہ بھی جا رہے ہیں تو گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں افس جا رہے ہیں میٹرو میں ٹریول کر رہے ہیں یا بس میں ٹریول کر رہے ہیں تو کوئی ویڈیوز دیکھے کوئی سیریز دیکھ رہے ہیں اور یہ چیز ساری چیزیں دیکھ کے نا تو وہ کیا کر رہے وقت کو تو اپنا برباد کر ہی میں لیکن اپنے دین سے اپنے اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں اگر وہ اسی کی جگہ کیا کریں اپنے صبح اٹھتے ہیں نہ نماز پڑے اپنے ایکسرسائز پہ جائیں اللہ کا ذکر کرے پھر اگر رستے میں بھی جا رہے ہیں تو دعائیں پڑتے ہوئے جائیں یا کوئی دینی چیز سنے اسلام باتیں سنیں تو اس سے نا ذہن بھی صاف رہتا ہے ہمارا اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں بائی ہم وقت کے پابند ہے ہم ایسی چیز نہیں کرنی ہے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا کیو کی وقت بہت قیمتی چیز ہے
جی جی بھاجی اپ نے بالکل درست فرمایا دیکھیے نماز جو ہے ہم نماز پڑتے ہیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے اگر ہم پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو دیکھیے ہماری زندگی میں کتنا ڈس دن جاتا ہے ہم لوگ کتنا ہر کام کو طریقے سے کرتے ہیں اس سے ہر کام کو ہمیں وقت پر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے جو جو مومن پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے اسے ہمیشہ وقت کے دائرے میں رہنا اجاتا ہے اور ہر حکام کا ایک وقت ہوتا ہے اسلام جو ہے تعلیم کا کام کا ارام کا عبادت کا اپنے ہم اپنے جو رشتے داروں کے ساتھ جو مناسب وقت نکالتے ہیں تعلیم کود دیتے ہیں اور اپنے کام کرتے ان سب کے لیے ہمارے لیے ایک وقت جو ہے وہ بنایا گیا ہے ہمیں وہ کام اسی وقت پہ کرنا چاہیے تو زندگی میں جب تک ہم توجہ نہیں رکھیں گے تو تب تک ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے
جی جی وہی ہے جس حساب سے اللہ تعالی نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے ہر ایک چیز کو بنایا ہے ہر ایک چیز کو تقسیم کیا ہے تو اس حساب سے نا چوبیس گھنٹے بھی مقرر کیے اور چوبیس گھنٹے کو تقسیم بھی کیا ہے کہ اپ کو اس گھنٹے میں یہ کرنا ہے اتنے گھنٹے میں یہ کرنا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے ہم نے نا ان چیزوں کو فالو ہی نہیں کیا حالانکہ پہلے کیا ہوتا تھا پچاس ٹائم کی نماز تھی سوچو اگر پچاس ٹائم کی نماز ہوتی تو کیا ہم ادا کر پاتے کیونکہ جب ہم پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ چلو ابھی نہیں تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے یا پھر کل پڑھ لیں گے سوچو اگر پچاس وقت کی ہمیں پڑھنی پڑتی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم سے ہوتا ہی نہیں
یہ اور پتہ ہے باجی اج کل کے بچوں میں کیا عادت اگئی ہے وہ اج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں اپ دیکھ رہی ہیں اج کل کے بچے ایسے ہو گئے ہیں کے وہ نا بالکل بھی وقت کو اہمیت ہی نہیں دیتے انہیں پتا ہے جو کام اج ہو سکتا ہے اسے وقت پر پورا کریں بچے آتے ہیں سستی میں تال متول رہتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے وہ کہتے ہیں کل کر لیں گے کل کر لیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ وقت کبھی نہیں آتا لوٹ کر
بالکل بالکل بالکل وہی ہے نا دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ میں تو اپنے بچوں کو یہی سکھاتی ہوں کہ اپنا صبح اٹھو سب سے پہلے سوریہ نمشکار کرو اللہ تعالی سے باتیں کرو اپنی نماز پڑھو عبادت کرو کلمے کی شریک رہو غسل کرنے بیچارے ہو تو دعا پڑھ کے جاؤ اپنے واش روم جا رہے ہو دعا پڑھ کے جاؤ کیونکہ جیسے جیسے اچھی عادتیں ہم اپنے اپنا اپناتے ہیں نا تو ہمارے اندر نا ایک چیز ہیبیچل ہو جاتی ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے نا بسم اللہ کرنی ہے تو میں بسم اللہ ہی کروں گی اٹھنے کے بعد میں اوپر چڑھتے میں کتنی بار میں کلمے پڑ لیتی ہوں اللہ تیرے شکر ہے الحمد للہ تو یہ چیزیں نا نیچورل ہوتی ہیں جو ہمارے اندر قدرتی ہوتی ہیں
جی باجی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیے فائدے مند کاموں کو نا ہم لوگ ترجیحیں نہیں دے رہے ہیں قرآن پڑھنا علم حاصل کرنا والدین کی خدمت کرنا ہم نا باقی کے فالتو کی چیزوں میں جو ہے نا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہ آج کا کام اگر ہم کل پہ چھوڑ دیتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں علم حاصل نہیں کرتے ہیں اپنے والدان کی ہم خدمت نہیں کرتے ان سے سلام نہیں کرتے سلام دعا نہیں کرتے محنت نہیں کرتے تو اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے ہم جو ہے نا اپنے وقت کو ضائع بھی کر رہے ہیں اور ہم وقت کے ساتھ نا کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں کہتے ہیں ہر چیز وقت کے ساتھ ہی سیکھی جاتی ہے تبھی وہ ہمارے کام آتی ہے وقت کا بہترین استعمال تبھی ہے جب آپ وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھ سکیں
بالکل درست فرمایا اور دیکھو قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ ماں باپ کے پیروں میں جنت ہے اگر آپ ماں باپوں کی خدمت کریں گے ان کا ان کے ہر ایک فضل ان کے ہر ایک بات کا کہنا مانیں گے ان کو وہ ادب سے سمجھیں گے اور ان کے ہر ایک اخلاق کو سمجھیں گے یعنی کہ جیسے وہ بچپن میں تمہیں پالتے ہیں نا جب وہ سمجھدار ہیں تو میں سمجھدار انہوں نے کیا تو آپ ان کو اگر سمجھ رہے ہیں نا تو آپ نے وہ کہتے ہیں نا جنتی ثواب کامایا ہے آپ کو ہر جمرہ کرنے کی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے ہم ذرا سا غصہ ہو جاتے ہیں غصہ ہائے پر ہو جاتا ہے ماں باپوں سے بد اخلاقی کرنے لگتے ہیں ان سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے بدتمیزی سے پیش آتا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے وقت کی کمی ہے کیونکہ ہم دن میں شامل نہیں ہو رہے ہم سوشل میڈیا پر رہتے ہیں فون چلاتے ہیں غلط لوگوں کی سنگتوں میں رہتے ہیں تو یہاں وہاں وقت زیادہ ضائع کر رہے ہیں ہم
جی باجی بالکل درست فرما رہی ہے ہماری امی نے بھی ہمیں بچپن میں یہی سکھایا تھا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں رہ جاتے ہیں ایک تو صحت اور ایک فرصت کا وقت کہتے ہیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہماری صحت صحیح ہے آج نہیں ہم کل دیکھا لیں گے کل نہیں پرسوں دیکھا لیں گے آنے والے کل میں د کھا لیں گے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا فرصت کے بق میں ہم بیٹھے ہوئے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں وہ وقت ہمیں کبھی واپس نہیں ملتا ہے
جی جی جی جی
پھر کہتے ہیں نا ہمیں دن کی شروعات جو ہے اپنی جلدی کرنی چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور وہ کیا کہتے ہیں اسی سے برکت ہوتی ہے فجر کی نماز ادا کرنا چاہیے دن کی پلاننگ کرنی چاہیے اسی سے تو ہمارے کام میں کام میں روزگار میں ہمیں برکت ملتی ہے برکت کا ثباب ملتا ہے دیکھیے جو باتیں ہمارے والدن نے ہمیں سکھائی ہمیں وہی ساری باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے باجی
اور دیکھو آج کل تو اتنا سوشل میڈیا ہم لوگوں کو اویئر کر رہا ہے کیونکہ ج جتنے بھی بڑے بڑے یو ورس یا بڑے بڑے اسٹار ہیں ہر ایک چیز میں انڈرسٹی میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیوں بڑے بنے کیونکہ ان کا جو لائف اسٹائل ہے ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے ہر ایک چیز میں نا ان کی چینجز ہے وہ ہماری طرح کاموں کو کل پہ نہیں ڈالتے وہ وقت کی پابند ہے اگر ان کو ایک گھنٹے فون چلانا ہے تو وہ ایک ہی گھنٹہ فون کا استعمال کریں گے اگر ان کو اچھی بکس پڑھنی ہے دو سے تین گھنٹے تو وہ اچھی بکس پڑیں گے ایکسرسائز کریں گے اپنے لیے ہیلدی کھانا کھائیں گے ہیلدی فوڈ کا استعمال کریں گے غلط چیزوں سے دور رہیں گے کیوںکہ وہ اپنی ان چیزوں کو نا اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں ہم کر ہی نہیں پا رہے ہیں
جی باجی سچائی ہے یہ دیکھیے اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وہ بہت قیمتی نعمت ہے جو مسلمان کو اپنے وقت کو عبادا ت علم اور محنت اور نیک کاموں میں لگاتا ہے نا وہ اللہ اس کے وقت میں برکت ادا فرماتا ہے اگر اگ یہ بات ہر انسان سمجھ جائے اور وقت کی قدر کرے تو دنیا جو ہے نا آخرت تک جو ہے نا اس کو کامیابی نصیب کرے
بے شک بے شک بالکل درست فرمایا بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم وق ت کی اہمیت کو سمجھے اور وقت کے مطابق چلیں کیونکہ وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وقت تو نکلنا ہے بس اللہ تعالی ہمیں توقیق دے ماشاء اللہ سے آپ سے نا اس بارے میں بات کر تو مجھے اچھا لگا
نہیں باجی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا دیکھیے آج کل کے بچوں کو کوئی نہیں سکھاتا یہ باتیں ہم سکھائیں گے تبھی تو ان کا مستقبل اچھا بنے گا جی باجی چلیے پھر رابطہ کریں گے ٹھیک ہے خدا حافظ